بھ ہے
وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال بھائی جان سب خلت بھائی جان لو سر خلیا بھائی کیا
یہ گارجن سب پھیل ہے طبیعت سب ٹیک ہے اور کب آ ٹ ہے گار میں س لوگ ٹھیک چھوٹے بھ جن سبھی لوگ کرتے بھی تو ٹھیک ہے بھائی جن
جی بھائی ویرہ سب اچھا ہے بڑھیا ہے سب کچھ سوستھ ہے سب کچھ بہترین ہے سب اچم اور بتائیے بھائی کھا پینا ہو کیا
جی بھائی جان کھا پینا تو ہو گیا کھانا پیا بھی کھائے ابھی کھائے بھائی جان کھائے روٹی کھائےائے اور دیا کھائے ہے اور آو کھائے اور بتائیے بھائی ج آپ کھانا پینا ہو گے آپ بھی کانا پینا ہوگا کیا کیا کا
جی بھائی جان میرا بھی تو کھانا پینا ہو گیا ابھی ترت تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا پینا ہوا ہے وہ سچی مٹن بنا تھا مٹن ر اؤے بھی آرام کر لےس چچڑا بھائی جان کو یاد کر لے کتنے دن ہو گیا بھائی جن کو یاد کیے گئے تو وہی سوچیں کر لے تھڑا بھائی جان سے بات چیت کر لے ا تو بھائی جی سو بائی جان سوچے تھ کال بھی نہیں کرتے یاد واد بھی نہیں کرتے کبھی چ کال کیے یاد کی ب ب سب بڑھیا ہے
جی بھائی بات تو صحی کہ ہے کہاں یاد کر رہے ہیں کوئی اور لگے پڑے رہے ہیں تو اب کہاں اورت ب ج گانا ہے کہ نہیں کہ کا نقصان ڈرائی گےے کام پہے ہی ہو ہے کہ نہیں کا
بھائی جان ہم تو جائیں گے ہی جائیں گے اور بت بھائی جان ہم تو جائیں گے روز کی طرح جو کاما جائیں کرے کے کام ہے یاد کرو کرتے ہیں لیکن تھوڑا پڑھائی لکھائی جر مڈ کر
بولے چنئی جائیں گے بول رہائے جائیں گے
نہیں آ جان جائیں گے تھورا مذاق کر رہتے بھائی جان نہیں جائیں گے ل جائیں گے ب جب نہیں جائیں گے تو پھر کام اسس طرح چلے گا اور ابھی چھٹی میں دیک کھا کولے پہ تھا اتنا جلدی چھوٹیں پھریںے تو تھڑا دقت نہیں ہو جائے گا بھائی جان اس لی تھرکو اور بھی کبھی ماریں گے چود دیکھیے چودہ تاریخ کو نہیں تو بھائی اس کے بع بائیس تاریخ ہمارے ہو سک سبدیو ماری ل گ سر چائے ابھی ادھر نہیں مریں گے تو اور بات یہ آپ ک
ہ
تو بائی جان چودہ کا نا مڑی گا سترہ کووگ بولے تھے بھائی جڑ گ تو ل ال کمال کے لیے سترہ کو لو بول رہے تھے سترہ کو مالے گ چودہ کو
نہیں بھائی جان دیکھیے نا بھائی جان کچھ ہی ہو سکتا ہے بھائی جان بہت ہی ادھر ادھر بولتے رہتے ہیں ہاں جو من میں آتا ہے بھائی جان ہم کر لیتے ہیں آ بتائیے بھائی جان آپ کو ل آ رہے ہیں کہ نہیں
بھائی ہ ب اور ہارڈ کے پیسے رہ گا بھائی ک کے پیسے پورا نہیں رپیا ہائی ہو ہو رہا ہے سگر بھی ہائی ہو رہا ہے کچھھی بول بھائی کوئی بولتےانی سے جانا ہے کوئی بولتے جانا نہیں کو بول رہے چودہ کو بول رہے سترہ ر یہیر بتاائیے نا مائی جان گئی چارو دس ہم میں گھومتے رہتے
بھائی جان بائیس کو میرا بر ڈے آ رہا ہے بھائی جان اسے سوچ رہے بائیس کو ہی مارے چھٹی میں
اور بتائیے بھائی اس کو بڈو پڑ رہا ہے بائی کہاں کا پڑے بھائی
اس لیے سوچ
پئی باد د چھوٹی اللہ ماتتیجس کی چوٹی یہ ہاں مہی نے ایک دن چھٹی ماری ہے
نہیں ہے جانا مہیین میں دو تین گو مارتے ہیں
کہیں مارتے ہارمونیم دیکتے ہے دو کا بھیتے ہیں کیوں لیتے ہیں بھائیی نا
نہیں دماغ کو تھڑای بھی ہونا تو چاہیے دماغ کو تھوڑا آرام ملنا چاہیے اترا دماغ آرام ملے گا دماغ کھ رہتا ہوا شانتی من ہوگا اور کچھ بھی پا آئیڈیا ہے گا کچھ کچھ کرنے گ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے آگے نہیں کرنا ہے ڑا باڈی کو ریسٹ تو چاہیے آرام چاہیے نہیں اس لیے تھوڑا آرام کے لیے تھ چھٹی مار دیتے ہیں آپ کہنے مرتے ہیں بھ آپ بت آپ کہنے چٹی مرتے ہیں
آ کام آ گ جب کام رہتا تو مارتے ہیں ایسے ریسٹ کاج نہیں گئی اورب ریسٹ نہیں لگےتا آگے چل ریس کے مارنے کے چکر میں کمانا پڑے گا اس لیے ابھی ہی ریسٹ مارتے ہیں ابھی ریسٹ نہیں مارتے ابھی ہم دھیان دیتے ہیں کم کہ ریسٹ مارا جائے گا ریسٹ مارا جائے گا اب دیک چل رہا بہت سار ریسٹ مار ساری دکھ تو اور بتائیے بھائی دیکھیں نہیں ٹکسک آ گیا ہے گانا کرنا خطرناک گانا گانے خطرناک ہے وہ بھی کہتنا خطرناک ہوا کریز بڑھا رہا ہے بہت کریز بڑا رہا ہے دیکھے کہ نہیں
جوں اب تو نہیں دیکھے گانا اب ٹپس کاپ بتایا تو ہم دیکھیں گے آج را گوٹ کہ کیسا گانا ریلیز ہوا ہے اس کا ٹاپک کیا ابھی توک تو دیکھنا ار گانا کیسا گانا ہے کیسا گانا نہیں ہے کیسا ہے تو دیکھیے بھائی خطرناک ہے ہے بڑیا ہے بڑیا تب ہم کو دیکھنے کے بعد ہے اب پتاہ چل پائے گا کہ کوئیسا آئے گا نہیں دیکی پاتا کر گے
بتائیے دمال پور کنفرم ہے کہ جانا ہے فیملی کے سھ کہ م کر رہے ہیں
نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک ک نہیں ابھی کلیئر نہیں ہے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے جا بھی سکتے ہیں نہیں بھی جا سکتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے جیسا من کرے گا وہیسا کر لے گا میرے بات کا بھائی جب چھوئیے نا میرے بات کے پیچھ رہ گ تھا آپ سوچ سوچتے پاگل ہو جائیے گ سوچیے کیا بولتے ہیں بھائی جان پھر کیا کر دیتے ہے پھر بولتے ہیں کہ کریں گے کیا پھر نہیں کرتے تو آپ میرے سوچ کے پیچھے رہیے تو بھائی جا آپ خود چکر کھا کے گر جائیے وہ توی وجہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ نہیں
ا ہمارا کوئی بات ہم دیکھیے پم رہتے ن بہت طف پچتے ہیں ہم تو اپنی زندگی میں بتنا ہمارا پھر چل رہا ہے سب کو سات گ پتا چودہ گو چوبیس کو پ لگ دے رہا ہے اوربنی زندگی میں تو کا کہ سر ہے اسی طرح بول دیتے ہیں اور کھیل جانےا من نہیں لگتا ہے سری کے ساتھ بس مول لگاے لگا باقی سبتے ہماری زندگی میں ہم اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں آپ پہ ہی نہیں بناتے جمانہ آئے گا جائے گا آپ آئے کل پھر آئیے گا پھر ہم کل آئیں گے ہم پھر جائیں گے اور بتائیے اور بتائیے کہیں جا ہے کہ نہیں صبح میں گھومنے رہ جگے کرنا
جیھ
ہاں میرا تو جیسا ہمیشہ کا میرا نیم ہے تو اپنے نیم کے انوسار چلتے ہیں ا تو اپنے سمے پہ جگ جاتے ہیں سمے پہ جگنے ہونے کے بع وہی چار بجے کے آس پاس جگتے ہیں جگنے کے بعد ایک دو بھائی جن کو جگاتے ہیں ان لوگ کو جگانے کے بعد خود ایک دم فریش وریش ہو جاتے ہیں ان لوگ کو بھی فریش وریش ہو جاتے ہیں پھر ہم لوگ ساھے چار میں ملتے ہیں چوراہے پہ سب کوئی مل کر کے بگلے میں فیلڈ ہے فیلڈ میں جاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا دوڑتے اڑتے ہیں تھوڑا رہاں ہم لوگ تو چار بھائی جان وہی لوگ جاتے ہیں وہیں پہ ہم لوگ دوڑتے اڑتے ہیں اور دوڑنے اڑنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا وگا یوگا کرنے کے لیے تھوڑا اس میں سیھی بنایا گیا ہے چاروں طرف سے بہت اچھا سی بنا گیا ڈیزائن بناائی گیا چاروں طرف سے بہت خوبصورت اس کا ڈیزائنگ لگتا ہے کبھی دیکھیے گاب بھی کہیے گا بہت خوب ورا ڈیزائن بنا ہوا ہے تو اسی پہ سیڑھی پہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں اوپر بٹھ جاتے ہیں ہم لوگ اور اسی پہ یوگا ووگا کرتے ہیں خب آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ب تک لے وگا ووگا کرتے ہیں سب کچھ کر اڑ کے اس کے بعد تھوڑا اسی میں فٹ بال وٹ بال کھیلتے ہیں بچا سب فٹ بال جاتا ہے تو اسی میں تھوڑا ہم لوگ بھی تھوڑا فٹ بال وٹ بال کھیلتے ہیں فٹ بال وٹ بال کھیل لیتے ہیں پورا باڈی ایک دم چالو ہو جاتا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں سے چلے آتے ہیں بھائی جان آتے ہیں اس کے بعد آنے کے بعد گھر پہ کیا کرتے ہیں کہ اپ میں ہات کاسے کہ صبح صبح ہی ہم کو نہانے کا عادت ہے تو ہم صبح صبح نہا لیتے ہیں آانے وانے کے بد تھوڑا وہی کھاتے ہوتے تھوڑا جو ڈائٹ وائ تھوڑا چنا میٹھا کیلا ولا یہی سب تھوڑا کھاتے ہوتے ہیں کھانے ہونے کے بعد کیا کرتے وہ پر آرام کرتے ہیں تھوڑا آدھا گھنٹہ آرام ورام کرنے کے بعد پھر بعد جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کھانا خات ہیں کام کرنا اپنا آگے کام پنچتے ہیں تو آپ بھ جاپ کا کیا چل ہے بائی جاؤ
بڑا حال سب بڑھیا ب گ پوچھے بھائی ہاں بولے تو بھائی بائی کو بوٹے بٹے کس بھ ڈے آپ کا ہے کہ گھر میں اور کسی کا بر ڈے ہے بھائی کی مپ کر رہے ب ڈا نہیں آنی بات پ کوئیشاس نہیں اس کرنے کے بات ہی نہیں ہوتا ہے آپ کو بتائیے باڈی کسے پڑ رہا ہے
بھائی جان بالکل صحیح بولے ہیں بھائی جان بڈی پڑ رہا ہے بھائی جان چودہے کو تو بتبئے کی ہےا کا ب ڈے بائیس کو بھی آ ہےا کا بر ڈے تھڑا تو آپ جان جائیے گا اس اپنے ٹائم آئے گا تو اپ اسٹوری اسٹوری دیکھیے گا سب کا تو خود ہی جانجے گا کس کا بس میںار کیجیے بس حالانکہ آپ کو یاد رہنا چاہیے نہیں تو اچھا ہوگا کہ بھائی جان دن بھی بیت جائے گا آپ کو یاد بھی نہیں پڑے گا بعد میں ہم تو سامنے سے آپ کو بتائیں گے نہیں کہ آج بائیس تاریخ ہے تو بس آپ یاد رکے گا نہیں تو آپ خود بھول جائیے گا پتتا چلے گا اٹھارہمی بیت گیا انیس تاریخ بیت گیا بیس تاریخ کو بیت گیا اکیس تاریخ بیت گیا اور پتتا چلے گیا بائیس بھی بیت گیا اور اگلے دن جب تیئیس ہو گیا تب ہم انہ نے بیچے کل تو کچھ تھا تو آپ گ ک ک کب تھا جا تو کل بائیس تاریخ تھا تو آپ نے کہا چکر کی طرح چکر کا بھی جائے گا تو پتا چلے گا بائیس کا ن کل بھی جائے گا ڈٹ آج اس کا بت ڈے ک جائے گا بس دیکھیے بائیس تاریخ آنے دیجیے تھوڑا انتظار کیجیے اس دن مان کے چلیے تھوڑا سسپینس ہے تھوڑا تھریلر ہے سوچ کے سوچے کس کا ہے کس کا نہیں ہے بس آپ کے آس پاس جو ہے وہ سیھا ہے بس انا سمجھ رہ کہ آپ آدمی کو ج جس کا چودہ تاریخ کو جس کا ہے نا ب ڈ اس کا آپ جانتے ہیں کہ چودہ کو تاریخ کو کس کا برتھ ڈے ہے اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بائیس تاریخ کو جو جس کا بھی برت ڈے ہے اس کو آپ جانتے ہیں تو کہاں رہتا ہے کہاں سے گھر ہے کیا اس نام ہے سب کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں بڑھیا سے ایک دم آپ کو پتا ہے تھا دماغ میں زور ڈالے گا آپ کو یاد آ جائے گا
ٹھیک ہے بھائی جھر بات ہی بات کرتے کال اور آپ سے ٹھیک ہے بھائی پز آپے خدا آپس بھائیجے
خدافظ بھائی جا